ہاں جی اللام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہو آپ
بس بس شب خیریت سے اور ادھر سب ٹھیک ہے
ہاں سب بڑھیا آپ بتائیے
بس کچھ نہیں بس ک آج کل تو کیا کہتے ہیں کل پیارے میں لگے ہوئے ہیں میں کیا تھوڑا بہت صاف صفائی کا کر لیتے ہیں ہے نا اور ویسے دیکھو فائی کرتے ہیں اور جب یہ عید وغیرہ کا ہوتا ہے تو پتا نہیں کہاں سے کام نکل چل آتا ہے پت ہی نہیں چلتا ہے
جسے ہم ڈیلی بھی بہ کام کرتے ہیں پھر بھی ایسا لگتا ہے تیوار پہ کتنا بھی کر لو پھر بھی لگتا ہے ابھی کچھ رہ گیا ہے وہ بھی کرنا ہے تو یہی رہتا ہے اور یہ تیوہار بھی بڑے جو بڑے بڑے تیوہار ہوتے ہیں اس میں کام بھی کچھ زیادہ ہو جاتا ہے
بس بس یہ تو ہے ہاں ہے تو کیا کہتے ہیں شاف صفائی کا اتنا سارا سارا دن لگا پڑی لگی پڑی ہوں مجھے پتا ہے پھر کل کچھ گیسٹ وغیرہ آئیں گے ممانی وغیرہ آئیں ان لوگوں کی طرف سے تھوڑا سا آزا تو میں کیا پھر بیٹ رکھنا پڑتا ہے نا سر م کی آ سب کچھ آ کل تو کہ ہم لوگ نہیں کریں گے
ہاں مہماناوازی تو بہت ضروری ہے جی
گلی ب ہے
ہ ادر عبادت نہیں کریں گے تو پھر پھر سامنے سے اپنے آپ کو زندگی محسوس ہوتی ہے کچھ کمی رہ جائے تو
ہاں بالکل بالکل یہ تو صحی کہ اور بتائیے آپ اور سب
ہاں ہاں سب کیونکہ ہم ان لوس کے گھر جاتے ہیں تو وہ پیکنگ ویکنگ کر رہے تھے کہ صبح مارنگ میں نکل جائیں گے ہسبینڈ کی چھٹی نہیں تھی ورنہ اب بھی نکل جاتے آج ہی
ہاں صحیح اچھا ہے اور میں سب بولنا وہ خالہ کو عید مبارک ہو آپ کے آپ کے پریوار کو ٹھیک ہے
ہاں جی ہاں جی بالکل ب آپ کو یہ بہت بہت مبارک ہو اور بچوں کو تو خوشی الگ ہی ہوتی تو عید ہی ملے گ انہیں اور کسی چیز کی خوشی نہیں ہے بس یہ یہ بھی ملے گی
ہاںید ملنا تو دیکھو آپ کو لوگوں کو بھی کتنا ہوتے تھے ہم لوگ بھی آج بھی ہوتے کہ کہ ہمیں دی میں
ہمیں بھی ملتا ت یہی ہم سے بڑے ہم کو بھی دی دی ملتی ہے لن وہی ہے بچوں کو زیادہ کرریز رہتا اچ
بالکل بالکل اتنا ٹائم ل جاتا ہے نا اور بتائیے اچ اور کیا چلتا ہے
سب بڑھیا الگ گرباس سب بڑھیا ہے
جا رہی ہے آپ کو
ہاں ج آواز آ رہی ہے ب
ہاں میں تو یہ پوچھ رہی تھی آپ کو میں نا گھرمی ہمارے شوفے وفے پڑے ہوئے ہیں تو نہا بہت دلی ہوتی رہ ہے
ہاں ہاں
صفائی با کچھ کلیننگ والا مل جائے آن لائن اگر آپ کی سمپرک میں ہو تو بتانا پھر
ہم تو یہاں پہ ارن والا ہے وہی آتا ہے یہاں پہ ایزیلی آ بھی جاتا ہے اور ٹائم مطلب اچھا بھی کام کرتا ہے تو ہم تو اسی کو بلاتے ہیں ہاں ویسی کوئی بھی کلینگ ہو یا پھر فنیچا کلینک کچھ بھی کلینک وہ آل اوور کرتا ہے
ہ ہاں ہ
پھر سب سے بڑا یہ ہے کہ اھر تمہیں زیادہ سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ابھی بلایا دس پندرہ منٹ بعد آ جائیں گے تو یہ آرام ہے
آچ راات انک
ان کے چارجز اور کے حساب سے رہتے ہیں جیسےن گھنٹے کے حساب سے اور پھر ینڈ کرتا ہے آپ کی صفائی کیسی ہے زیادہ گندا ہوتا ہے اس حساب سے وہ اپنے چارجز بتاتے ہیں ویسے نارمل جو ہوتا ہے فائیو ہنڈریڈ تک آ جاتا ہے ہ ہ ہاں وہ گھنٹے پلس تمہارا کیا کرنا ہے کلینک جا زیادہ گندا ہے یا ہلکا پھلکا ہے تو جیسے بھی میرے ب وائٹ واش ہوا تھا تو تھوڑا سا ہو گیا تھا بہت زیادہ تو پھر میں نے ان کو بلایا تو گھنٹے کے حساب سے لیا تھا انہوں نے زیادہ چارجز نہیں لگیا کیونکہ نہ وہ اسپرے وغیرہ لاتے ہویں تو دس منٹ نہیں لگتے اسپرے مارا فٹافٹ سے کلین کر دیا انوں کو
ہوں ہ ن وہ اچھے سے صاف کر دیتی ہیں
کین کرتے ہیں بالکل والال ٹائلس وغیرہ سب کل سک
جی
اور ابھی تو میرے کو ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ میری تو ہو گیا وائٹ واس وغیرہ تو ہماریے تو کے لیے صاف صحیح کر لیکن پھر بھی کچن وغیرہ ہو گیا اور بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں ہ ہاں کیونکہ ہاں تم ڈیلی ڈسٹنگ کرو ڈیلی جا ڈیلی ٹسٹن کرو ڈ نہیں گتا بائی والا حال ہے
بالکل یہ تو ہے ہے نا اور کرلتے رہ تو ویسے بھی ہم لوگ کتنا ایکسائٹمنٹ ہوتے ہیں اور مہندی لگوائی ہے آپ نے اچھا
مہندی یہاں میں آج لگواؤں گی میں تو خود پ بھی میں لگا لیتی ہوں مہندی بہت اچھے سے ایک ہاتھ پہ ہاں ایک ہاتھ سے لگواؤں گی ایک ہاتھ پہ خود لگوں گی
اچھا مہندی لگانا دیکھو کتنا خوبصورت ہوتا آج کل تو میں ات میں نا مطلب مطلب ایسی آر رہی ہے وہ اسٹیکر والی پہلے تو میں سچ رہی تھی میں یہ لے لیتی تیوں نے والی ہے نا ترنت کام کر
لیکن میں نے تو ہو والی سیکھی ہے ابھی بھروا ہات وال نہیں ہے تو جو
اچھاچ
والا ڈارک والا وہ لگاؤں گی میں اس بار نہیں
اچھا پھر نہیں میں بھی سوچ میں یہی سوچ رہی کہ نہیں آرفل لے لیتی ہو پھر میری آپا بولی کہ اس پ کیا فائدہ تم اسے لوگی نیچورل نیچورل ہوتی الگ کلر آپ
ہاں جی ہاں جی لیکن نیچرل والی کلر دیتی تو نہیں ہے یار ایک دو دن بعد کلر دیگی تسرے دن سے
ہاں آج کل تو پتا نہیں اس میں یہ لوگ کیا کیمکلس
ہاں دو دن کے بعد ہی ہاتھ ایسے پھٹنے لگ جاتے ہیں نا
مری میری آپا ہے وہ تو گھر بھی بناتی ہیں خود سے
ہم بھی بناتے تھے پہلے وہ والی مہندی گھر میں بناتے تھے جو وہ ڈبے میں ڈال کے جو بنات گڑ والی وہ اتنا سندر کلر دیتی تھی لال لال بہت زیادہ لیکن آج کل کسی پر ٹائم ہی نہیں ہے اتنا
ہاں یہ تو ہے س کی ن جاکت ہے دیکھو ہے نا ٹھیک ہے ہم لوگ وہی ہے کہ پھر وہ بنا لیتی ہیں تو کیپس وغیرہ وہی بجوا دیتی ہیں تو ہمیں نا لینے کا غ آپ ہمیں پہلے بتا دیتی تو میں تو آپ کو آن لائن آڈر کرا دیتی
ہاں اتنی بات نہیں ہو پائی نا ہماری کافی دن بعد گفتگو ہو رہی ہے ہم لوگوں کی بھی
ہاں جی ہاں جی یہ تو ہے کیونکہ دیکھو ایسے ایک دوسرے کے کے کام آتے ہیں اچھا لگتا ہے اور یہ تو عید تو ویسے بھی کہتے ہیں مل جل کے کرتے ہیں
ہاں ہاں
کوئی نہیں فائنل میں بہت فیسٹیول پڑیں گے
ہاں جی ہاں جی بالکل ضرور بتائیے گا میں آپ کو آن لائن آڈر کرا دوں گی
ہاںھا ہاں
کام کو کرتی ہیں
ہاں ویسے میری جو خھانا ہے وہ بھی بہت اچھی مہندی لگا لیتی ہیں وہ بھی گھر میں ہی بناتی ہیں لیکن وہ یہاں پہ رہتی نہیں ہے مظفر نگر میں رہتی ہے وہ تو ریزن یہ سوری تو وہاں پہ تو آنے میں دقت ہے نا وہ لوگ آئ گے کبھی تو رور لے کے آتے کیکہ وہ بھی بہت اچھا اچھے سے بلے اپ آپ گ میں ہی ہوم میڈ بناتی ہے اور اس کا کلر بھی بہت بڑھیا آتا ہے وہ بہت ساری چیزیں بھی چالتی ہے جس سے کو
خوش ہاں وہی تو اور لگتی ایک الگ ہی مطلب اس کی فریگنش والی ہاں جی اور بتائیے آپ اور کیا تیاریاں چل رہی ہیں
بس تیاری ہے تیاری ہے چلو رہی ہے کل دو تین دن سے تو مارکیٹ کے چکر لگ رہا ہے اب یہ لانا ہے وہ لانا ہے کیونکہ ہمیں جانا بھی ہے کم کم سے کم چھٹیاں ہیں تو پندرہ دن تو گھر جانا ہے تو پھر اس کے چکر میں تو جاتا پس
بہت رش ہے مارکیٹوں میں بھی
ہاں
ہاں بالکل بالکل اتنی رون اتنی لا رکھی بازار میں جانے کا ایسے من کر مطلب دلی جاؤ ایک گھنٹے کے لیے جاؤ بڑا اچھا لگ رہا ہے
چل ہی نہیں سکتے
نیکسٹ دن میں تو دیکھو جا ہی نہیں سکتا نا ابھی شام کو نکلنا ہوتا ہے دن میں تو کر ہی نہیں پا گے کوئی نہیں پا رہا ہے بالکل بھی نہیں کر پا رہے تو گرمی اتنی ہو رہی ہے
کیلو اتنا چل رہے ہیں نا بس
ارے دیکھ کے اتنا ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ماشاءاللہ نظارہ ارہا ہے
دیکھ کے اتنا من خوش عورت
بند کرتا ہے کہ ہاں یہ بھی خرید لو پہ شاپ کھلی پھوڑتے ہیں ورک والے ہیوی ورک والے ائے ہیں ولی اگر اپ چاہو تو بیٹری بھی لے سکتے ہو کپڑا بھی لے سکتے ہو بہت اچھے اچھے اؤ کبھی ادھر ملاقات کرنے کے لیے ہم سب ہم اپ کو ڈگ لے کے چلیں گے بس
چپ رہ ہاں جی بالکل بالکل یہ بھی لیلو
بھابھی ا گیا فون کرے تم سارا سب کچھ تو بلو گی کولی نہیں کر رہا چار پانچ جولی تو ہونی چاہیے
بھائی ہے نا کہ ایک موقع ہم لوگوں کو تو موقع چاہیے موقع کو چھوڑتے نہیں ہیں پھر
ب یہی تو ایک وہ سمے ہوتا ہے کہ آپ سے کرلو لیلو جی اور بتائیے اور سب ٹھیک ہے وہاں پہ
ہا سب ہیں بہتر
نا نا وہ گیاجھے لنک وغیرہ کوئی ہو تو مجھے شیئر کرنا صفائی والوں کا ٹھیک ہے میں بلاؤں گھی ٹھیک ہے
یہ بالکل کروں گی میں جب بھی لیکن وہ یہ ہے کہ اب جیسے ویکینڈ میں بلاؤ گے تو کوسٹلی ملیں گے آپ ورک ڈے میں بلاؤ گے نا تو صحی ٹ لے لیتے
تو میں عید کے دکھ ہاں میں سٹرڈے یا سنڈے میں
ہاں ہ تو ویکینڈ کے چارجز زیادہ ہوتے پ آ گ
اچھا زیادہ ہوتے ہیں
ہاں ویکینڈ کے چارجز زیادہ ہوتے کیونکہ ویکینڈ پہ زیادہ رہتا ہے ناوگوں کا ہاں آپ مڈ ڈے میں کبھی بھی بلا لینا ہاں ہاں ز میں بلا لینا کبھی ہ ہ چلو کرتے ہیں ہ آپ سے گتگ کر کے بہت
شکریہ شکریہ
ہ شام
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے خدا حافظ